میم ہاں میں ٹھیک ہوں اپ کیسے
کیسے ہو اپ
میں ٹھیک ہوں اپ کیسی ہیں
ٹھیک ہوں میں بھی
ہاں میں نے سنا کیا کھایا میم
سبزی روٹی کھایا
کون سی سبزی
ہمم بیگن الو کی سبزی
اوکے یہ کیسے بنتی ہے
یہ اب نہیں بناتا بیگن الو کی سبزی
نہیں میم اپ کو اگر ریسیپی پتا ہے تو اپ مجھے بتا سکتی ہیں
اچھا جیسے اپ مطلب یہ بناتے ہو ا یہ کیا کہتے ہیں پاؤ بھاجی بناتے ہو
ہاں میم
پاؤ بھاجی
پاؤ بھاجی بناتی ہوں لیکن میں نے کبھی گھر میں نہیں بنایا ہے پاؤ بھاجی
اچھا
مجھے پتہ ہے ریسیپی لیکن میں نے کبھی بنائی نہیں ہے
اچھا اچھا جی چلو اچھی بات ہے کیا میں مطلب کہ ب بتاؤں پاؤ بھاجی کے بارے میں
ہاں بتائیے
اوکے
میں نے تو کبھی ٹرائی نہیں کیا ہے پھر میں اپ کی ریسیپی فالو کروں گی
جی جی جیسے مطلب اس میں کیا سب ڈالتے پہلے سن اس چیز کو میں بتاتی ہوں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
بھاجی یہ سب لینا ہے آلو لینا ہے چار م مطلب چار پیس لینا ہے اور پول گوبھی لینا ہے ایک کپ ہری ما ہرا مٹر جو آتا ہوتا ہے وہ ایک کپ لینا ہے گاجر لینا ہے ایک م ایک مطلب کہ کپ لینا ہے جیسے باریک کٹا ہوا شیملا مرچ ہو ایک مادھیم ٹماٹر چار بڑے لینا ہے آپ کو پیاز دو مادھیم لینا ہے ہرا مرچ لینا ہے ہرا مرچ مطلب دو سے تین آپ سواد انسار لے سکتے ہو
ہاں
اور جیسے ادرک لہسن کا پیسٹ لینا ہے دو چھوٹا چمچ ٹھیک ہے
اوکے
مکھن لینا ہے آپ کو تین بڑے چمچ اور تیل لینا ہے دو بڑے چمچ ٹھیک ہے بھاجی کے لیے بھاجی کہ اس میں اتنے مصالے مطلب کہ یہ پڑتے ہیں تو اس کے لیے وہ بتایوں میں اب مص الے مطلب کہ کیا ڈالنا ہے پاؤ بھاجی مسالہ ڈالنا ہے ہاف بڑے چمچ لال مرچ پاؤڈر ایک چھوٹا چمچ ہلدی ایک چھوٹا چمچ اور جیسے ک شمیری لال مرچ آتی ہے جس سے مطلب کہ رنگ کے لیے ایک چھوٹا چمچ ٹھیک ہے ہاں بھاجی کے بھاجی کے اس میں ڈلتی ہے اور جیسے نمک سواد انوسار ڈال سکتے ہو اس میں کسوری میتھی ایک چھوٹا چمچ جی نیمبو کا رس بھی ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے اس کے بعد
پھر اس میں ہم کیا کریں گے بنانے کے مطلب کہ بنا تے کیسے وہ بتائیں گے ٹھیک کے سبزیاں مطلب کہ س ہاں یہ ب بھاجی کے بارے میں میں بتاتی ہوں آپ کو جیسے اس میں کیا ہوتا ہے آلو پھول گوبھی گاجر اور مٹر کو کیا کریں گے کوکر میں دو سے تین سیٹی لگا لیں گے ٹھیک ہے
اوکے
ہاں ٹھنڈے ٹھنڈا ہونے پر آلو کو کیا کرنا ہے چھیل لینا ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا مصالا تیار کرنا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے ایک بڑی کڑھائی لینا ہے اس میں تیل اور مطلب مکھن گرم کرنا ہے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
اور جو پیاز مطلب کٹ کے تو اس میں ڈال کر مطلب سنہرا ہونا تک بھوننا ہے پھر اس کے بعد جب وہ مطلب برون ہو جائے گا تو پھر ادرک لہسن کا پیسٹ اور ہری مرچ ڈال کر اسے مطلب کہ اچھے سے بھوننا ہے
اور جب
اور جب وہ اچھے سے بھون جائے تو جی
جب تک وہ کلر نہ آہے سبزی تب تک میں نے بولا جب تک وہ سبزی کلر نہ آئے تب تک ہاں
بھونتے رہنا ہے اب اس میں کیا ڈالنا ہے جیسے ٹماٹر ڈالتے اور جب تک مطلب ٹماٹر اچھے سے پک نہ جائے تب تک مطلب کہ اسے چھوڑنا نہیں ہے مصالہ کے اوپر تیل جب تک نہ دکھ جائے تب تک مطلب کہ اس بھونتے رہنا ہے ٹھیک ہے
اوکے
پھر اس میں اس کے بعد اس کے بعد آپ کو کیا کرنا مسالے ڈالنے ہیں اس میں جیسے ہلدی لال مرچ کشمیری لال مرچ نمک پاؤ بھاجی مسالہ ڈال کر ڈال کر اچھے سے کیا کرنا اسے اچھے سے بھوننا ہے پھر اس کے بعد مرچ مرچ ڈالنا ہے شملہ مرچ ڈال کر تین سے چار منٹ تک آپ کو پکانا ہے
اوکے
ٹھیک ہے جب تک مطلب ہلکا نرم وہ نہ ہو جائے پھر ہم کیا کریں گے سبزیاں ملائیں گے جیسے ابلی ہوئی سبھی سبزیاں ڈال کر آلو کو میش کرنا ہے اور بڑے چمچ سے جیسے اچھی طرح سے کیا کرنا ہے میس کرنا ہے ٹھیک ہے اور جیسے مطلب کہ ہاف کپ پانی ڈال کر اس میں کیا کرنا ہے دس سے پندرہ منٹ تک دھیمی آنچ پر پکانا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو کیا کرنا ہے جیسے مط مطلب کسوری میتھی نیمبو کا رس اور ایک بڑا چمچ مکھن ڈال کر اسے اچھے سے ملانا ہے اور پھر اوپر سے کیا کرنا ہے ہرا دھنیا ڈالنا ہے جیسے مطلب کہ پاؤ کو بھائی جو پاؤ بھاجی ہے پاؤ ہے تو اس کو مطلب کہ کیا کرنا سیکنا ہے ٹھیک ہے پاؤ کو بیج سے کٹ کر لے توا پر مکن مکھن لگا کر اچھے سے گرم کرے اور اس میں تھوڑا سا مسالا چھڑ کے پاؤ کو دونوں طرف سے سنہرا اور ہلکا کرکرا ہونے تک سیکھنا ہے ٹھیک ہے جی جی پھر اس کے بعد مطلب کہ گرم بھاجی کو کیا کرنا ہے پلیٹ میں یا پھر کوئی برتن ہو اس میں نکال لینا ہے اوپر سے اس میں کیا ڈالنا ہے مک مکھن ڈالنا ہے ایک چھوٹا ٹکڑا مطلب مکھن ڈال سکتے ہو ساتھ میں کیا ن اس میں کاٹ کٹے ہوئے ہری پیاز نیمبو دھنیا گرم مسالہ اور مکھن میں صرف اور اسے اچھے سے مطلب یہ کر کے پوراچیز ڈال کے اسے اچھے سے کیا کرنا ہے ا پاؤ اور مطلب کہ بھاجی کو ایک برتن میں ہی کر لینا پھر اس کو اس کے ساتھ جیسے کھا سکتے ہے اس میں اوپر سے سجانے چلیے باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال سکتے ہو وہ باریک کٹا ہوا پیاز ڈال سک تے ہو نمبو کا ٹوکرے مکھن
ہاں
پاؤ کے لیے کیا کرنا ہے جیسے دس سے بارہ پاؤ ہے تو دو بڑے چمچ مکھن چھوٹا چمچ پاؤ بھاجی مسالا سب کو ملا کے اچھے سے اس میں ڈال کے اور پھر وہ اس کو پیاز نیمبو یہ سب کے ساتھ مطلب کہ کر کے سب کرو جی جی جی
بہت ہی اچھی ریسیپی بتائی آپ نے مجھے تو ابھی ہاں
اچھا اچھا جی اور جیسے پاؤ مطلب پاؤ یہ بھاجی مصالا پاؤ بھاجی مصالا ہوا جیسے آپ بڑا پاؤ بھی بناتے ہو ان کی
ہاں نہیں میں نے ابھی تک بنایا نہیں ہے وڑا پاؤ یا پھر پاؤ بھاجی دونوں ہی میں نے گھر پہ نہیں بنائے آپ نے بتایا اب میں ٹرائی کروں گی ہاں اب آپ نے بتایا نا ریسیپی اتنی اچھی تو میں ٹرائی کروں گی گھر میں
ہاں ضرور ٹرائی کرنا
ہاں
اور جیسے لہسن اور ٹماٹر کی چٹنی آپ نے کبھی بنائی ہے
ا لہسن کی ٹماٹر کی چٹنی مجھے آتی ہے دھنیا کی چٹنی بھی مجھے آ تی ہے اور ایک جو وہ وہ بھی آتی ہے اس میں لہسن ہی ایڈ ہوتا ہے تو اور وہ آپ جہاں سے یہ تو مجھے وہ آتی ہے لیکن ایسی لہسن کی چٹنی ہاں لہسن کی چٹنی میں کیا کرنا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے تو نہیں بنایا میری دادی نے بنایا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں ریسیپی
اچھا اچھا
پسند آئے تو ٹرائی کرنا دیکھنا آپ کو پسند آئے گا جیسے میری دادی گھر میں بڑی ہے تو انہیں پتہ ہوگا وہ تو سل بٹی میں ہی بناتی یس لہسن کی چٹنی اپ سل بٹی میں ٹرائی کرنا ہاں ہاں جیسے وہ بہت پہلے کی ہے تو انہیں بہت اچھے سے آتا ہے یہ یہ ساری وغیرہ بہت ساری چیزیں انہیں آتی ہے جن سے ان سے ہی میں نے سیکھا ہے بہت ساری چیز جیسے کہ لہسن کی چٹنی آپ بول رہے ہیں نا میں نے نہیں بنایا لیکن میری دادی کو میں نے دیکھا ہے تو وہ کیا کرتی ہے پہلے لہسن کو اب تھوڑا سا تیل میں بھونج کے اگر بٹیے گا نا تو وہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اس کے لیے اس کے ساتھ جیسے آپ مطلب آپ کو جھال اگر پسند ہے ٹھیک ہے بہت لوگوں کو ہوتی ہے نا جو اسپائسی پسند ہوتی ہے
جی جی
آپ اس میں اب آپ کو اگر ہری مرچ پسند ہے تو آپ ہری مرچ میں یوز کر سکتے ہیں اس چٹنی میں اور اگر آپ کو لال مرچ میں تو بولوں گی لال مرچ ٹرائی کرنا ہو سکتا ہے کم دینا کیونکہ آپ کے اکارڈنگ دینا جتنا آپ کو اسپائسی پسند ہے اس کے اکارڈنگ دینا لیکن لال مرچ میں ٹیسٹ بہت اچھی آتی ہے تو آپ لال مرچ اور لہسن کو تھوڑی سی تیل میں کڑھائی پہ اسے تھوڑی سے ہلکا براؤن ہو نے تک بھونج لیجیے اس کے بعد آپ اس کو اتار لیجیے اس کے بعد اس میں سل بٹے میں آپ جیسے نمک دیجیے تھوڑا سا اس کے بعد آپ اگر چاہیں تو تیتول ہوتا ہے نہ تیتول آپ اسے بھی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ اسے بہت اچھا ٹیسٹ جاتتا ہے ٹرائی کر کے دیکھنا کبھی تو اس کے ساتھ اب اس کو بھو مطلب اچھے سے باٹھیے جب تک وہ بالکل مکس نہ ہو جائے
جی جی اچھے سے مکس نہ ہو جائے ہاں اچھا
تو میں نے دیکھا ہے دادی کو میری دادی کو بادام ڈالتے ہوئے جو بادام کھلا بادام مل تا اسے آپ گھر میں لائیے پھر اس کے اس کے جو اوپر جو چوکھلے ہوتے ہیں نا چوکھلے اسے اپ چھڑا لیجیے اچھے سے اس کے بعد اس کو بھی تیل میں بونجیے اور اس کے بعد اس سل بٹے میں جس میں آپ لہسن پیستے ہیں اس میں بھی ایڈ کیجیے اس میں ایڈ کر کے دونوں کو ایک ساتھ بھونجیے اور اگر آپ ٹماٹر دینا چاہتی ہیں تو ٹماٹر بھی ایڈ کر س بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ابھی وہ کو ٹرائی کر کے دیکھنا تو آپ ان تینوں کو اچھے سے بانٹ لیجیے ہاں اچھے سے پیس لیجیے اور جو تیتل ہے نا تینتل کا تھوڑا سا پانی بچا کے رکھنا تھوڑا سا ہی
اچھا جی جی
اس کے بعد ایک باٹی میں اس میں نکال لیجے اس چٹنی کو اور کچھ نہیں کرنا ہے جس نم نمک آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتی کہ زیادہ ہوا ہے یا پھر کم ہوا ہے آپ وہ ٹیسٹ کر لیجے اس کے بعد آپ اس میں پھر تھوڑا سا جو تتول کا پانی تھا اسے ایڈ کر دیجیے اور شب کیجے کسی کے ساتھ بھی روٹی ہو
جی جی جیسے چاول دال کے ساتھ بھی پکوڑے کے ساتھ بھی کھا سکتے چلو اچھی ریسیپی آپ نے بتائی ہے با میں اور یہ چٹنی ضرور میں ٹرائی کڑوں گی ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے بائے
ٹھیک ہے بائے